سلامک
وعلیکم السلام
اور سنائیے کیا چل رہا ہے آپ کا میں آج بنا رہی ہوں آلو کی بھجیا روٹ ٹی دال چاول
اچھا
ہاں ابھی موسم ایسا ہے تو گھر والے بول رہے ہیں ہلکا کھانا بنائیے
ہاں بارش
بارش کا موسم ہے تو کے نام سے میں نے آلو لے لیا ہے آلو کو اچھے سے چھیل کے واش کر لیا پھر اس کو باریک باریک میں نے کاٹ لیا پھر پیاز ہری مرچی کو باریک باریک چوپ کر لیا دھو کے
اچھا
پھر میں نے ایک پین لیا اس میں تیل ڈالا پھر تھوڑا زیرا ڈالی پھر پیاز مرچی گلابی ہونے دی اس کے بعد کیا نام سے اپنا پیاز مرچی گلابی ہو جاتا ہے تو ہلدی نمک ڈال دیے ٹیسٹ اکارڈنگ پھر جو آلو اپن نےجو کٹ کٹ کے کٹ کر کے بھگو کے رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کر لیا پھر تین چار ٹماٹر لے لیے اس کو باریک اچھی کاٹ کے اس میں اس میں مطلب اس میں ایڈ کر لیا جو پین رہتا جی جی جی ہاں اس کو مکس کر لیا
ہوں
پھر اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھانک کے مطلب اس کو دم پہ کر لیا کہ وہ مطلب تھوڑا گل جایں پھر پندربیس پندرہ بیس منٹ بعد اس کو کھول کے دیکھا کہ گلے کی نہیں گلے نہیں گلیں گے تو اور گلا نا پھر اس کو پانچ دس منٹ ہلکا سا پانی ڈال کے بھونج لیا باریک کاٹ کے سنوار ڈال دیا تو یہ اپنا آلو کی بھجیاں تیار ہو گئی پھر اس کے ساتھ میں نے دال فرائی بنائی کیونکہ وہ تو روٹی ہو جائے گی اس کے ساتھ پھر چاول کیسے کھائیں گے اپن
ہاں
ہ تو مونگ کی دال لی میں نے مونگ کی دال کو واش کر کے پریشر کوکر میں ڈالی اور باریک کاٹ کے ٹماٹر ہری مرچی کے مطلب لمبے لمبے پیس تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالی ہلدی ڈالی اس میں اور ہلکا سا دھنیا پاؤڈر اور مرچی پاؤڈر مطلب ہلکا ہلکا
اچھا اتنے سارے انکریڈینٹ ڈالے آپ نے
جی جی جی دال فرائی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے پھر میں اس کو پریشر کوکر میں ڈال کے اس کو گلا لیا چار پانچ تین چار سیٹی لگا لیا
اچھا
پھر جب وہ گل گئی کوکر ٹھنڈا ہو گیا تو الگ بگار کے لیے الگ پین میں میٹھی نیم کڑی پتہ لے لیا رائی زیرہ سوکھی لال مرچی پہلے اس میں تیل ڈالا لہسن کو گلابی کری پھر وہ تڑکا ڈال دیا اور جو کہ جو دال تھی اس کو اس میں جھونک لگا دیا چھوڑ دیا اس میں پے ٹیسٹ ٹراجی جی جی جی جلدی بن جائے ٹرائی کر لیا اس کا نمک کیسا کیا ہے کم زیادہ پھر ڈال دیا اس میں پھر اس کو کھتکی آنے دیا اس میں پانی نہیں ایڈ کیا پانی اپ جب گلتے سمے ڈال دو تو وہ اچھا ٹیسٹ رہتا ہے پھر پانچ سیٹی ہو جاتی اگر ادھر پانی اپن زیادہ کم ڈال دو تو پھر اس کو کھتکی آنے دیا پھر باریک کٹا ہوا سنوار ڈال دیا پھر میں نے دو گلاس چاول لیا ادھر سے کو کھتکانے رکھ دیا دو گلاس چاول لیا اس کو اچھی واش کر لیا پریشر کوکر میں ڈال کے دو گلاس میں چار گلاس پانی ڈال کے اور نمک ڈال کے اس کو پریشر کوکر میں سیٹی لگا دی تو یہ ایک سیٹی جی جی جی جلدی بن جاتی ہے ایزی ہے ہاں گرم گرم پھر سرف سرف کرے گھر والوں کو
کتنا ٹائم لگا منیمم آپ کو بنانے کے لیے
یہ مطلب پچیس منٹ میں تو پوری چیزیں بن جاتی ہیں مطلب دو چولہے رہتے ہیں تو فٹ فٹ ادھر اپن مطلب ایک میں بھجیا بنا لو ایک میں دال گلا لو پھریہ کیا نام سے بھجیا بن گئی ہے تو ادھر ایک میں دال فرائی کر لو ادھر میں جب تک کہ اپنا آٹا گوند لو آٹا جب تک کہ گوندیں گے تو کیا نام سے اپنی دال فرائی ہو جائے گی تو گرم گرم چپاتی سرف کر دو
ہاں بڑھیا لگتا اس سے ٹیسٹی
پھر میں نے اس کے ساتھ میٹھا بھی بنایا بچے میٹھا مانگتے ہیں کھانے کے ساتھ میٹھے میں میں نے سوجی کا حلوا حلوا بنایا سوجی کا حلوا تو اپنی جو سوجی رہتی نا پہلے اس کو خالی پین میں بونج لیے گولڈن براؤن ہونے تک کے کو چھان لیا کیونکہ اس میں الی ولی بھی آتی ہے باریک باریک تو اس کو پہلے گول ڈن براؤن ہونے تک کہ اچھی بونج لیا پھر گولڈن براؤن ہو گئی تھی اس کو اچھی پلیٹ میں ادھر خالی کر لیا پھر ادھر پین میں ڈالا پھر اس میں لونگ اور الائ چی لونگ الائچی ڈال جی جی جی حلوے میں لونگ الائچی ڈالتے ہے ہاں حلوے میں مطلب ایک دو الائچی ایک دو لونگ ڈال دیا اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کٹ کرتے ہیں تو وہ ہلکے سے ڈال کے ایسے فرائی کر کے اور جو اپن نے بھونجے ہیں یہاں ادھر سوجی وہ ایڈ کر لیے اور ایک ایک کا مطلب سوجی کے انوسار شکر ایڈ کر کے پانی ڈال دیے اور اس میں چممچ چلاتے گئے پھر اس میں گاڑھا پن اا جائے گا اور میٹھا جو اپنا نا کھانے والا پاوڈر کلر والا ہاں ہلکا سا وہ ڈال دیے اور مطلب ڈھانک دی اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے تو وہ اچھا مطلب بن گیا گل بھی جاتا ہے اچھا اور اچھا بھی لگتا ہے ٹیسٹ میں سرو کر دیے گرم گرم
اچھا ایزی ہے نا
جی ایزی ہے اچھی جھٹ پٹ ریسیپی بن جاتی ہے جی اور آپ سنائیے آپ کیا بنا رہے ہو
میں آلو کی سبزی بنائی تھی ٹماٹے آلو کی سبجی آلو کو چوپ کر لیے سلائسیز نکال کے پورے شیملا مرچ آلو انیوں کٹ کری کڑھائی میں تیل ڈالی پھر وہ این دالی زیرا رائی کڑی پتا ہری مرچ بھی تھوڑا ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنا ہے ریڈ چلی پاؤڈر گارلک پیسٹ یہ سارے انگریڈنٹ کو میں نے مکس کر دی تو لگ بھگ میں نے دس منٹ تک اتنے انگریڈینٹ کو میں نے سوٹے کیا اس کے بعد میں نے آلو جو میں نے بوئل کی تھی آلو بوئل کی دس سے بیس منٹ لگے آلو بوئل کر کے اس کے چھلکے نکال دینا ہے آلو کو میش کر کے جو میں نے بگار لگایا تھا پیاز کا کڑی پتے کا اس میں آلو چھوڑ دینا ہے ٹومیٹو تو تھوڑا سا ایک سے دو ٹماٹر ڈال دینا ٹیسٹ بہت اچھا آتا کیا دس سے پندرہ منٹ میں بن جاتی ہے سمپل سی ریسیپی تو کوئی ہارڈ ریسیپی نہیں ہے ہمم پھر میرے پاس بگارے بیگن بھی بنتے ہیں پتا ہے بگارے بیگن
نہیں نہیں وہ نہیں پتے پہلی بار سن رہی ہوں میرے سسٹر نام اس کا بگارے بیگن کا
ہاں جیسے کہ مسالہ پہلے گریوی کا بنانا ہے اس میں پھلی بیج تلی پیاز تھوڑی ہری مرچ جیرا یہ سارے کو سوٹے کرنا آئل ڈال کے پھر مکسر میں باریک پیسنا پیسٹ ایک دم پھر جیسے کہ میں نے بیگن کو بیچ میں سے چاپ کر لی چار
ہمم
ڈیوائڈ کر دی چوپ کری اس میں نمک بھر کے پانی میں چھوڑ دی یوں تو بیگن کالے ہو جاتے ہیں زیادہ دیر اس کو جیسے نمک نہیں لگائے تو کالے ہو جاتے ہو
ہاں ہاں ہاں بیگن یاں پانی میں رکھو اس کو
ہاں پانی میں رکھنا چاہیے پھر وہ بیگن کو میں نے پین لیے پین میں بیگن چھوڑی زیرہ رائی کڑی پتہ گارلک پیسٹ سساروں کو میں نے سوٹے کر لیا تھوڑا بیگن کو گولڈن براؤن کیا
ہوں
اس کے بعد پھر یہ جو پیسٹ بنائی تھی میں نے مکسر میں وہ مسالہ چھوڑ دیا
ہوں
بٹ تو جیسے کہ پندرہ سے بیس منٹ اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا
اچھا اچھا
ہوں بہت پھر اس میں تھوڑا املی کا تھوڑا پانی بھگو کے رکھی تھی املی کا وہ بھی ڈالی میں نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک
ہاں اچھا تو زا کھٹا نہیں ہوتا آپ املی کا پانی اچھا املی نہیں ڈالتے ہو گے آپ
نہیں املی بھگاتے ہی وہ پانی ڈپ اس کو نچوڑ کے پانی ڈالتے پھر بیگن بھی چھوڑ دیے پھر صرف میں نے ایک سیٹ سٹی لگائی ایک ہی پریشر کوکر میں ایک ہی سیٹی کیوں تو پہلے کک ہو گئے ہو بیگن آدھے تو کک ہو گئے تھے پھر زیادہ بھی مطلب مطلب گلے ہوئے اچھے نہیں لگتے
ہاں
اس کو میں نے تھوڑا کوک کرنے کے لیے ایک ہی سیٹی لی پریشر کوکر میں جیسے اوپر سے کورینڈر لیف ڈالو اس کے ساتھ زیرا رائس چپاتی پوری بہت بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے اس میں
ہاں پوری کے ساتھ ایسی سبزی اچھی لگتی ہے
ہاں پوری کے ساتھ بڑھیا لگتی ہے سبزی
اچھا اور ہوں ہوں اور میٹھے میں کیا بنایا آپ نے پھر
اور کیا بنا رہے ہیں آپ
میں تو کیا نام سے گوبھی کی سبزی بنا رہی ہے گوبھی کی بھجیہ بول رہے ہیں گھر والے
اچھا کیسے بنتی ہو وہ
گوبھی آلو کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں میں نے کٹ کر لیا
ہاں
ہاں اور پین میں اس کو اچھے سے پہلے تو ایک ابال لایا کیونکہ گوبھیوں میں آج کل بارش کا موسم میں بہت زیادہ کیڑے لگے رہتے ہیں اس میں اے لی کیڑے تو اس کو میں نے ابال دیا ہلدی ڈال کے ہلدی پاؤڈر ڈال کے اس کے بعد پین میں تیل لیا اس کو ہلکا سا فرائی کر کے اس کو الگ نکالا پھر پیاز مرچی باریک باریک چوپ کری پیاز مرچی کو گلابی ہونے دی اور اس میں ہلکا سا ہلدی پاؤڈر اور نمک ڈال دی میں نے جی ہاں نما جی
گولڈن براؤز براؤن کرنا ہے نا پہلے
جی جی ہاں نا گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہلدی نمک پاؤڈر ڈالا پھر وہ ہو گیا تو پھر اس میں میں نے جو اپنی تلی تھی گوبھی آلو ہے وہ ایڈ کرا اس کے بعد باریک کٹا ہوا ٹماٹر ڈالا میں نے اس کو میں اور اس کو ڈھاک دیا تو آدھی تو ادھر گل جاتی جب اپن ابالو فرائی کرو تلو تو تو پی جب پھر ڈھانکنے کے بعد فر اس کو کھولا اس کو پندرہ بیس منٹ میں نے اس کو بھونجنے دیا
کیٹا ما ٹر اپنے اچھے سے گالے ہیں کہ نہیں گالے ہیں اور گرم سے اپنی بھونجی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پھر چیک کرا مینے کہ چلو یہ ہو گئی ہے مطلب ہاں سمپل اور اچھی جی جی ٹرائی کریے آپ بھی بہت اچھی ریسیپی ہے میری
ہوں
اس کو ڈھکا اس کو بونجا اس کو ٹرائی کرا کہ مطلب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ ہو جاتی مطلب ہو جاتی پھر باریک سا مار کاٹا اس میں دھنیا پاؤڈر دھنیا جو رہتا ہے نا اپنا ہاں باریک کاٹا ٹھیک ہے سسٹر ہے نا اللہ حافظ
بیس
اللہ حافظ